السلام علیکم
و علیکم السلام
کیسے ہیں آپ
الحمد اللہ ہم بڑھیا آپ کے گھر میں امی ابو آپ کے بھائی جان سب خیریت سے ہے
جی ہمارا باس اللہ کا کہہ اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
چہ چہ شکر ہے ہمارے اللہ کا جی کیا کر رہے تھے آپ
آپ کا کھانا وغیرہ ہو گیا
جی ہمارے یہاں الحمد اللہ کھانا ہو گیا آپ کا کھانا ہو گیا جی
جی جی ہمارا کھانا ہو گیا تو میں آج ہم ہم نے بنایا تھا آج راجما چاول بنایا تھا ہم نے آج
جی جی آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ جیسےہی آپ نے سنا ہوگا نا کہ سونا کیوں ضروری ہے دیکھیے سونا آج کل کے ٹائم پہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے دیکھو اگر ہم اچھے سے سوئیں گے نہیں تو پھر ہم اچھے سے فرش اٹھیں گے نہیں اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ہمارے دماغ پہ تھوڑا سا اثر پڑے گا اس چیز کا چڑ چڑاپن بہت زیادہ رہیگا ہمارے اندر اچھی نیند ہم لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
آپ بتائیں آپ اچھے کتنے گھنٹے کی نیند لیتے ہیں
جی الحمد اللہ دیکھیے میں ابھی اللہ کے شکر سے پانچ چھ گھنٹے کی سات گھنٹے کی نیند لے لیتا ہوں سات گھنٹے کی
جییکے وہی بات نا سات گھنٹے کی نیند لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے سات سے آٹھ گھنٹے ہم بولے تو لیکن آج کل کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پراپر نیند لے ہی نہیں پاتے دو دو بجے سےو ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پھر انہیں پت ہی نہیں ہوتا کچھ دنیاداری کا دیکھیے یہ بہت کامن پرابلم ہے ہمارے دیش میں جو بچے اب جو نیو جنریشن ہے ہم بولے ہیں تو وہ بہت لیٹس ہوتی ہے
جی جی
دیکھیے پوری رات ہم اگر نیند اچھے سے نہیں لیں گے تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی سی بات پہ غصہ آنے لگ جائے گا اور ہمارا دماغ فریش نہیں ہوگا جس میں بھی تب تازگی محسوس محسوس نہیں کر پائے گا اور پھر ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کی پروابلم ہوگی ہوگی جیسے اگر ہم میں اپنی بات کروں تو ایسے میں بہت کم اگر سوتی ہوں تو تو میرے سر میں درد ہونا ہو جاتا ہے کیونکہ پتا نہیں کیوں میرے سر میں درد اسٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں نہیں لے پاتے تو ہمارا سر درد ہونے رچھاتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ دیکھیے درد جو ہوتا ہے نیند بوری نہ ہو تو آنکھوں کے نیچے کالے ڈارک سرکلس آ جاتے ہیں سر میں درد ہویا تھا
سر میںپ نے یہ ڈاک سکلس پرابلم جو ہے یہ بہت ہی کامن پرابلم ہو چکی ہے آج کے ٹائم پہ نا
جی جی جی آنکھوں کے جو پڑتے ہیں وہ درد ہونے لگ جاتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے پھر کہیں نہ کہیں نہا ہمیں پروابلم ہوتی ہی ہوتی ہے دیکھو اگر ہم سات آٹھ گھنٹے کی اچھی نیند لیں گے تو پھر ہم اچھے اگلے دن ہم اچھے سے اٹھیں گے ہمارا موڈ ایک دم فریش ہمارا جسم ایک دم ترو تج محسوس کرے گا ہمیں خوش غصہ بھی نہیں آئے گا اور ہم بہت خوشی خوش محسوس کریں گے اپنے آپ میں
صحیح فرمایا اپنے پانی پینا ہی بہت ضروری ہے
جی جی پانی پینا تو بہت ضروری ہے ہی ہے لیکن ابھی ہم سونا بھی دیکھو بہت ہمارے حساب سے سونا آنا بہت ضروری ہے دیکھیے اب وہی بات ہے اگر ہم اچھے سے اٹھیں گے نا تو ہماری ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اگر ہم اچھے سو نہیں پائیں گے اور موبائل زیادہ یوز کریں گے تو بھی ہمیں نیند دیر سے آتی ہے اور ایک سب سے پرابلم اور ایک چیز کیا پرابلم ہے سب سے دیر سے ہونے کی نہیں فون اگر ہم فون بہت زیادہ یوز کرتے تو فون کی روشنی سے ہماری آنکھوں میں نیند جو ہے بہت دری جاہتی ہے
جی جی جی
سونا ہے تو ہمیں کتابیں پڑھ لینی چاہیے آپ دھو جب بچپن چھوٹ تھ ہم کتاب پڑھتے تھے تو ہمیں نیند آ جاتی پڑھنے کے ٹائم پہ
جی جی دیکھیے یہ بات صحیح ہے سونا ہے تو کتاب پڑھ لینی چاہیے لیکن دیکھیے پھر بھی ہمیں کتابیں کو انٹرسٹ میں پڑھنا چاہیے ایسا نہیں کہ چلیے نیند آ رہی ہے تو پھڑ لی کتابیں ہمیں و یسے بالکل بالکل بالکل سنما سوا
دیکھیے وہی ہم آپ سے بولیں گے جیسے آپ کو سونے سے سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دینا چاہیے میرے حساب سے تو میں تو اپنا فون جب سوتی ہوں تو فون سوئچ آف کر دیتی ہوں یا فلائٹ موڈ پہ لگا دیتی ہوں جس سے کیا ہوتا ہے مجھے کوئی نوٹیفکیشن دکھتی نہیں ہے تو میرا من بھی نہیں کرتا فون چلانے کا پھر اور فون کو بہت دور رکھ دیتی ہوں اپنے آپ سے تاکہ مجھے الکاس آے اٹھنے میں وہاں تک فون اٹھانے جانے میں جتنا فون میرے پاس رکھا رہے گا نا اتنا ہی میں فون یوز کروں گی
الحمد اللہ با آپ تو آپ نے جو فرمایا ہے اس میں بہت زیادہ سچائی ہے ہمیں لگ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے مجھے بھی اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے سارے راے کو آپ کو
ضرور عمل کریں اور یہ طریقہ اپنا کے جب آپ کو سونا ہونا آپ اپنا فون کہیں رکھ دیں بہت دور رکھ دیں سونے سے بہت دور توآپ کو خود من نہیں کرے گا کہ میں اٹھ کے فون اٹھانے جاؤ گا سرچ سورس ہوتے یہ پہ یہ بہت کام کا جذبہ یہ ہے میرے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے دیکھو ایک پرابلم ایسے ہم اگر فون ہمارے پاس رکھا رہتا ہے تو پھر ہم فون چلاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا یوز کرتے رہتے ہیں اور پتا نہیں چلتا کب بارہ بج جاتے ہیں یا کب ایک بج جاتا ہے پھر جلدی صبح اٹھ نہیں پاتے جس سے ہماری نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے
اس دن بتا تا ہوں انہوں میں نے سوچا تھا کہ میں آج سمے پر سوؤوں گا اور صبح سے اٹھ کر کل جوگن جاؤ گا لیکن کیا ہوا رات کو میں دس بجے فون چلانا اسٹارٹ کرا میں نے ریسکرال کرتا رہا اب سمے کا پتا پتا ہی نہیں چل رہا تھا وقت کا پتا ہی نہیں چلا تھا دیکھتا رہا دیکھتا رہا ایک بج گیا دس دس سے گیارہ ہوئے گیارہ سے بارہ پھر ایک دو تین پھر میں چار بجے سویا پھر میں صبح سمے پر اٹھ ہی نہیں پایا
ہی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اگر ہم بہت دیر تک فون یوزکرتے تو میں نیند بالکل بالکل بھی نہیں آتی ہے بلکہ آپ کو سونے سے پہے یا توآپ دودھ پی سکتے ہیں یا آپ کو اپنا موبائل تو بہت دور رکھ دینا چاہیے دیکے یہ بہت اچھا چیزیں کہ اپنا فون بہت دور رکھتے آپ اس سے کیا ہوگا اگر آپ ایک دن ایسا کریں گے دو دن کریں گے سات آٹھ دن بعد نا آپ کی ہیبٹ بن جائے گی جلدی سونے کی اور اس کے جو فائدے ہوتا بتائیے کتنے اتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں جلدی سونے سے ہماری فریش موڈ فریش رہتا ہے ہمارا جو جسم بہت تازگی محسوس کرتا ہے اور ہم بہت اچھے خوش رہتے ہیں اندر سے بھی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور سونے تو تو بہت زیادہ ضروری ہیں ہی کیونکہ سونے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں سو کر تو ایک فریشنیس ہوتی ہے باڈی میں
بلکل بلکل آپ بلکل صحیح فر فرما رہے ہیں اور دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نا نیند کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں ہو جاتی ہیں لیکن ک نہ ا ایسا پریشانی روز ہو رہی ہے نا تو ہمیں اپنے روٹین پر بہت دھیان دین چاہیے دیکھیے کسی کسی کو ایسا ہوتا کہ وہ فون یوز کرتا ہے تو انہیں نیند نہیں آتی ہے اور کوئی کوئی ایسا ہوتا جس کو نیند آتی ہی نہیں ہے رات میں تو دیکھیے تب ہمیں اپنے روٹین پر دھیان دینا چاہیے
نیند نہ آنا تو ایک فر بھی میں کہوں گا ایک بیماری کی وجہ بن سکتا ہے لیکن جو نا سونا ہے یہ بعد میں ایسی بیماریوں پہ روپ لے لیتا ہے یا ایسی بات ہو ہے اس میں بن جاتا ہے ڈھل جاتا ہے کہ اگر ہم آج نہیں سونے پھر ایک سمے آئے گا ہم نیند ہی نہیں آئے گی
جی جی بہت صحیح فرمارہے آپ مجھے لگتا ہے ایسا جو لوگ نیند صحیح سے نہیں لتے نا وہ ڈپرشن کا
بلکل بلکل دیکھیے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں وہ انینگزائٹی
بلکل بلکل آپ بلکل صحیح فرمارہے دیکھیے ڈپریشن آج کے ٹائم پہ اتنی کامن سی پروابلم بن گئی ہے کہ ہر انسان کو رات کو نیند کانا بند ہی ہو گیا ہے اگر آپ نئی جنریشن کی بات کر رہیں ہیں آپ پانچ جنریشن لو کی بات کریں تو ان لوگ کو نیند ٹائم سے آتی ان کا روٹین ویسا ہے لیکن جو اب نئی جنریشن ہے جو تھوڑے سے ویسے لوگ ہیں بڑے ہیں ان لوگوں کو بھی اب پروابلم ہونے لگی ہے نیند میں ان کو نیند ہی نہیں آتی تو فون یوز نہیں کرتے بالکل میں تو بس یہی کہتی ہوں کہ جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنے رات کو فون سے تھوڑا دور رہے دیکھیے اگر آپ اپنے فون سے دور رہیں گے تو آپ اچھے رہیں گے میں بولوں گی اگر آپ رات کو جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گےآپ صبح تر و تازی محسوس کریں گے صبح واک کرنے جائیں اچھا تازی تازی ہوا لیں گھومیے پھرے تازی ہوا میں ایک ایکسرسائز کریں ویام کریں تو آپ ہیلتھ بہت اچھی ہوگی اس سے
بالکل الحمد للہ بہت اچھی ہوگی ہیلت صحیح رہا آپ نے
دیکھیے وہی نا اگر ہم دیر سے سوئیں گے صبح ہم دیر سے اٹھیں گے پورے دن ہم میں سے لی جی لی جی پڑے رہیں گے پتا نہیں کہاں پڑیں ہوئے وہیں پڑے رہیں گے کھانا کھایا پھر پڑ گئے کھانا کھایا پھر پڑ گئے دیکھیے پھر ہمارا مقصد نہیں ہے زندگی کو جینے کا پھر کوئی
بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا
پا رہے کل کو ہم اپنے کیسے دھیان رکھیں گے وہ لوگ کا جب اپنا ہم اپنے لیے ایک دم سے پراپر نہیں بن پا رہے تو ہم دوسرے کے لیے کیسے بن پائیں گے اگر ہم ٹائم سے سوئیںے تبھی ہم کسی سے کہیں گے کہ آپ آپ بھی ٹائم سے سوئیں اور ٹائم پہ سونا بہت ضروری ہے اج کل کے ٹائم پہ فون کو اپنا ہی کم یوز کریں سونے سے پہلے
ہماری یہ بات میں آپ کی سچائی ہے مانتا ہوں کہ سونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں سمے پر سونا چاہیے دیکھیے اگر ہر کام جیسے ہمپیں پتاہ ہے نا ٹائم سے ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوا کبھی مائٹ ٹرین ہے چھوٹ رہی ہے تو نکل گئی تو وہ واپس نہیں آئے گی اس لیے اگر آپ سمے پہ وقت بنی سوگے تو وقت وقت پر اٹھو گے بھی نہیں اور پھر وقت پر آپ کا ڈیلی ہیبٹس ہے ٹین خراب ہو جاتا ہے پورا
ہیں سب بدل جاتے ہیں بالکل صحیح فرمایا آ نے آپ کا روٹین بہت جلدی بدل جاتا ہے غلط جگہ بہت جلدی لیکن آپ اگر آپ سوچو گے نا کہ میں جلدی سوؤں جلدی اٹھوں صبح ٹہلنےے جاؤں اپنے آپ کو فریش رکھوں تر و تازہ محسوس کروں تو اس میں آتے آتے آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا
جی لیکن کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر آپ بعد سے ہی اگر ہیبٹ ڈالیں گے تو ہلکے ہلکے ہلکے ہلکے آپ ان شاء اللہ آپ اس پر عمل کر لیں گے یا پھر اس
بالکل میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سوچیں گے نا کہ میں آج دیر سے سووں گا آج میں آرام سے پارٹی کروں گا آج میں فون دیکھوں گا آج میں کوئی پکچر دیکھوں گا رات کو صبح دیر سے اٹھوں گا تو اس پہ آپ بہت جلدی عمل کر سکتے ہیں
بالکل بالکل باقی آپ ہیبٹس میں ڈال لوں نا ایک بار تو پھر اس کے بعد آپ کو عادت سی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے پھر آپ کو خود ہی نیند کھل جاتی ہے صبح سمے پر
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ بہت زیادہ کامن پروابلم ہو چکی ہے آج کے ٹائم پہ دیر سے سونا دیر سے اٹھنا بس ہم کو کیا فرمائے لوگ دو دو بجے سوتے ہیں پھر صبح اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں ہم کچھ اب یہ بہت گندی بیماری ہے لیکن فون جو چل گئے ہیں نا سب سے بڑی مصیبت ہمیں لگتا ہے شاید یہ بن چکی ہے نیند نہ آنے کی
بالکل بالکل چلیے دیکھیے پھر چلیے پھر کریں گے کسی ٹاپک
اوکے ٹھیک ہے خدا حافظ
خدا حافظ